ہاں تو میں یہ بتا رہا تھا کیا بتا رہا تھا میں بھول اچھا ہاں ایکسپلین کر رہا تھا
ہاں
تو جو یہ اس ٹائپ کی ہوتی ہیں لیسبین ہوتی ہیں تو جو ہم لوگ کے اندر سیم فیلنگ رہتی ہے ٹھیک ہے وہ ان لوگ
ہاں ہاں
مطلب جو جو چیز رہتا ہے جو لڑکی کے اندر بٹ وہ کیسے سیٹسفائی ہوتا ہے بٹ وہی چیز میں نے ایک بار کیا کیے وی پلے کر کے ایک ایپ ہے تو اس میں تم جیسے انسٹا سوشل میڈیا وغیرہ رہتا ہے اسنیپ چیٹ وغیرہ تو وہ بھی ویسا ہی ہے تو اس میں کیا رہتا ہے وائس روم ٹائپ کا رہتا ہے میں مطلب کبھی ڈاؤن لوڈ کرنا بتاؤں گا تو اس میں کیا رہتا ہے کہ تم بات کر سکتے ہو لوگوں سے مطلب کچھ لوگوں سے چار پانچ لوگوں سے تو اس میں رینڈملی ہاں ہاں جی ہاں جی تو اس میں رینڈم میرے کو ليبيس پورا گروپ مل گیا بھائی صاحب
ارے باپ رے
اور اس میں کم سے کم دس بیس بندے ٹھیک ہے تو اس میں ایسے نہیں کہ مطلب چھوٹے ایج کے ہو بیس پچیس ایسی ایسی ایج کی سر تو انہوں نے ہاں انہوں نے میرے کو سمجھایا کہ جیسے تمہارے اندر جو چیز رہتی ہے وہ ہمارے اندر بھی وہی فیلنگ رہتی ہے بٹ جیسے یہ رہتا ہے کہ تم لوگ مطلب اب میں اوپنلی نہیں بتا سکتا ہوں مطلب ایسے سمجھ جاؤں کہ جیسے کہ کہ ہم لوگ میں ہوتا ہے بس ان لوگ میں بھی ہوتا ہے بٹ یہ رہتا ہے کہ جیسے وہ لوگ اپنے سے سیٹسفائی ہو جاتے ہیں بٹ ہم لوگ کیا رہتا ہے کچھ اور وہ رہتا ہے پروسیجر بس یہی رہتا تب میں سمجھا اچھا یہ رہتا ہے
پھر بھی یار ہماری نظر سے دیکھو تو بہت خراب ہے
ہاں وہ تو ہے آکورڈ لگتا ہے بہت
بہت زیادہ
ہاں
جی
کیسے کیسے بھائی لوگ ہیں کچھ بھی مطلب کر رہے ہوتے ہیں یار
وہی تو ہے نا
مطلب میرے گھر پہ ایک لڑکا ہے وہ مطلب لڑکی سی بات میں کافی سال سے نوٹس کر رہی ہوں میں بچپن سے دیکھ رہی ہوں ایسے
تو لڑکی ہی تو کہے گا تو لڑکی سے تو کرے گا اور کس سے کرے گا
لڑکے سے بھائی لڑکے سے
اچھا
بچپن سے نوٹس کر رہی ہوں جب یہ چیزیں مطلب اب تو بہت ٹرینڈ ہو گیا ہے یہ کہ مطلب بہت زیادہ سننے کو ملتا ہے پر پہلے میں ان کا بڑا ریئر تھا یہ اچھی خاصی لڑکے میں گئی بھی نہیں میں گئی نہیں بول سکتی ہ ان کو کیونکہ ان کی ایسی کوئی بھی حرکت ایسی نہیں ہے بڑھیا جم جاتے ہیں اچھی خاصی پرسنالٹی ہے ان کی ٹھیک ہے بڑھیا بہت اچھے لگتے ہیں وہ دیکھنے میں اور مطلب میں نے ان کو دیکھا ایےمر کال بات کر کبھی کوئی سسی دوست بات کرتے ہو نیچے ٹھیک ہے میرے گھر کے تھوڑا آگے رہتے ہیں نیچے میں بات کر رہی ہوتی ہے اپنا تو میں نے دیکھا وہ ٹ فر بھی لڑکے کے سات پہل مجھے ہو سکتا ہے کوئی دوست دوست جب مجھے نہیں پتا تھا اس کے بعد اسے چار بار دیکھا ٹھیک ہے
ہوں ہوں
دوست میرے آس پاس شیر کیے وہی میںنے بولا دو تین بار کسی کرتے دیکھا ہے سب نے مجھسے بولا کی تو میںنے پتا کیا کی و لڑکی سے بات کرتے ہیں یہ وہ فر مجھے پتا چلا
نہیں ہوتا ہے یار پتا ہے سنو میرے کو بھی نہیں پتا تھا شادی وغیرہ ہمیں تو بھیا آب پتا چلا جب چھ چھ سات مہینے بعد کہ ان میں سب شادی وغیرہ ہو یہ س سسٹم بھی رہتا ہے میں کہ ہے
میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ابھی یہ سب چیزیں تو سمجھ میں آتی ہے ٹائم پاس وغیرہ بٹ اس کا بھائی صحی میں بہت پرمٹ رشتے
ارے صحی میں انسٹاگرام پہ ایک دن میں ریل اسکرال کر رہا تھا ایک تو آیا دو تو گئے تھے
ہاں میں نے دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے میں نے بھی دیکھا ہے وہ بڑھیا منگل سوتر پہنے ہوا تھا اور ایک لڑکا مانگ بھر ہوتا ارے بھائی میں دیکھ کے ہسری ہوں کیا ہو رہا ہے یہ اور لڑکی لڑکی نے مطلب اس نے تو سرزی وغیرہ کروا لی ہے
ہوں ہوں ہوں
ایک ہے مطلب ویسی مطلب وہ لیسبین ہے انہوں نے شادی کرنی ہے بڑھیا مطلب ہے کہ کیا ہوگا ابھی بچے کہا سے کرینگے لیکن یے سب کچھ تو صحی ہے یہ دونوں اچھے حاصل کیاے ہو
کچھ بھی ہو رہی ہے کچھ بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایک فیوچر پک الگ ہونا چاہیے نا چلو ٹھیک ہے تملوگ کو ایسا انٹریسٹ ہے بٹ اگر آپ آپ اگر اپنا تھوڑا سا کہیں اور انٹریسٹ لگاؤ گے تو لگیگا نا
اچھا ان میں جب کچھ فیلنگ ہے نہیں تو انٹرسٹ کہا سے دکھائی
ارے تھوڑی کھیل کر آؤ نا
ہاں وہ اچھا صحیح کہہ رہے ہیں جیسے وہ مشین ہے نا بٹن دباؤ فیلنگ آ جائے گی
اچ کہ کسی لڑکی کو لڑکی اندر لے آ سکتے کسی لڑکے کو لڑک کے اندر
نہیں ہوتا ہے سب کا نیچر ہوتا ہے بھگوان جیسا بنا د کسی کو ہوں ہ تمہارا کیسے نہیں کس چیز کو لے کے
مطلب ان سب چیزوںہ تم کیا مطلب کے ایکٹو ہو تمہیں پسند ہے یہ سب چیزیں
کیا مطلب ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کس چیز کو
وغیرہ اس تمیں پسند ہے
نہیں بھیا
ا
ایسے بتا رہی ہے ت تو ایسے ہی پوچھا گا
ارے ہاںارے توپڑا تٹکڑا سائڈ لے رہ ہو نا نہیں آپ کیا کر سکتے کسین کو فری نہیں ہے تو مطلب کیا یار
سنو سنو سو سائڈ میں اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ یہ چیز میں نے کسی سے پوچھی تھی ایک ایک س
ہاں آج ک پت ہے
ہاں انوں نے پوچھی تھی تو انہوں نے اچھے سے میرے کو ایکسپلین کیا تھا تب میرے کو لگتا ہے کہ ہاں یار ہ ہوتا ہے میں بھی نہیں مانتا تھا مجھے بھی لگتا تھا کہ یار یہ سب ایسے ہی یہ بگا رہا ہے پتا نہیں کیسے ہوتا ہوگا
بائی میں تو خود ہی پڑا ہوتی ہوں
ہوں
چلو یہ تو یہ ا ایک ٹھواور رہتے ہیں بائیسیکس ہوا یہ دن کو لڑکا پسند نہیں ان لڑکیوں پسند انن کی بڑی سمسیا ہوتی ہے
بھائی اور جے
ہوں سی کیا رہ ام ل لک کی غلطی سے مل گئی تو
کیا
مال لڑکے گڑ بڑ ملےئی تو
لڑکی کیسے کیا لسی ہے پھر یہ لڑکوں
ا لیس بھی نہیں بائی سیکسل مل گئی جو بھی مل گئی تو
تیں کیا بتاؤ
ہوں ہ ہ
ہاں
اچھا کبھی ایک اسکول میں ایک کالج میں اور ایک تمہارے ایسے رینڈم کوئی نہ کوئی اسے پرانی مل جاتا ہے
بائی ضرور دورتا مجھے لگتا ہے
ہم تو سوچتے ہیں کہ ہمیں ملتا ہے پر نہیں سب کو ملتا
سب کو ملتا ہے مجھے بھی میں نے بھائی مجھے بھی ملا ا تو میرے ساتھ ہو رہا ہے لگر سننے میں آیا کہ نپھائی سب کو ملتا رہتا ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے تھوڑی تسلی آئی
ہوں میرے ساتھ پہلی بار ہوا تھا ہم کہ ارے باپرے کیا ہو گیا یہ
ہاں بھائی میرے ساتھ بھائی کیوں ہو رہا ہے چیز ملب بھائی م ب اچھا اچھا مطلب ان کا ٹچ لگتا ہے بیٹ ٹچ ہے م فارمل دوست اگر ملتی ہیں حق کرتی ہیں اور نمک کس بھی کرتی ہے تو اتنا مطب آکڈ نہیں لگتا ہے اور اگر وہ لوگ کرتے ہیں تو متا ہے
ہوں
میراپٹ لگا تھا کہ ایک لڑکی نے مجھے ٹچ کیا سچ میں ہے مطلب اس کا تو چ کر ر تھا مطھر ویسے مطلب نارمل اگر ہوتا ہے کوئی بھی تو نارمل آتا ہے حق کرتا ہے ایک سیکنڈ کے لیے اس آ کر کے دور رکھتے ہیں اور ان لوگوں کو کیا ہوتا ہے وہ لوگ ا کرتے پ کرڑتے رہتے
اور تو چلا جاتا ہے نہیں وہ سوچ بھی نہیں آا
تم نے کیا ہے کیا جو بتا رہے ہیں
نہیں مطلب ایسا ہووا ہے میں نے کیا بتایا کہ مجھ سے بس دو تین بار ہو چکا ہے یار مجھے کی متابھگان مجھ ہی کیوں ملاتے ہیں ایسے لگوں سے
ہوں کیں تمبت نہیں
ا بھائی کچھ بھی مجھے بڑا بج ڈر لگتا ہےے روز
بے مذاق کر رہا ہوں
مجھے لگتا ہے باہار ڈالو ان کو بھی سب کو
ہوں صحیح کہہ رہی ہے
بھائی مجھے لڑکیا پسند ہیں ایک دم مست باڈی والے بڑی چڑی ہو ٹوولے چوولے ہو
ہوں صی ہے
بڑھیا ہائٹ اور اس کی اچھی خاصیت س ف
اچھا تمہارا بوائے فرینڈ تو ہو گا ہی ابھی کوئی نہیں
دیرییابمی کوئی رہ ہے م میںےھ دور بادے گی ہوا تم سے
نہیں یکس وغیرہ تو ہوں گے ہی
ہاں ہاں
ہوں
ہاں ایکس تھا میرا ایک بت جائے ب کرو بھائی نڈ کی بات میںنات بہت زیادہ بہت زیادہ
اچھا آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں لڑکیوں کا ٹ سیک ٹاک سک ٹاک جو بھی ہو ٹاک سیک ہے ٹااک سھ ہے
بس بس
نہیں صحیح میں
ٹکسک سائیکو دھاما تو گو سائیکو داما میں ٹکسکورن گ ن سائیکو دگو وہھ میں تہارے گھر آ جاؤں گا ہاں میں تھوڑے گھر جا گا تھڑی گھر ج ا گا میں تمہےھر پوھڑوں گا تے تو آازاوں گ بھ کیوں
ہوں ہ
ش لاری ہو تم سے میں تم سے لڑائی کر رہیوں میں تم سے فون پہ لڑیوں تم فون پہ لڑوا نہیں میںمہاری گھر آ کی میں بوال کر رہ ہوں ابھی رکو میں تم کو نیچے سے چلاؤں گ ہاں میں اوپر سے لڑوں گی ہاں نیچے
ہم کو نہیں پسند سسوری جو بلیک میل کرنے پہ آئے ج
ہاں میں کہتی ہ میں تے کیا تو میں لڑکی ہ تو کچھ ب ن تھڑے گیا چ گ
ارے بھائی تم اپنی بات ہے اپنے تک رکھو نا تم گھر پہ آ جاؤ گی پریوار
وہی چیز ہے وہی دیکھو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ کبھی ملتے ہو تب تو میری ممی سے نہیں پوچھتی ام ہوتا تو و گھر وال لوک پے تو جب ہماری لڑائی ہو رہی ہے تو تم کو وہ سب کو کیوں بتا ہے
ہوں سحی کہہ رہی
جوں
آج کل کے زمانے میں کا بتایا جائے س وسے ہی ہے تو کتنا سال تھا تمہارا
نہیں اتنا نہیں تھا ایک کچھ مہینے ب ج
س دو تین ماہیننے تاب
نہیں نہیں نہیں جا تھا تھا بٹ آٹھ سات آٹھ
اوکے
ہوں
چلو میں کرتا ہوں ابھی کال پھر بتانا
ہوں
یہ ٹائم ہے اسے بیت رہا ہے ج اسے پتاہ نہیں چل رہا ہے
ا وائٹ بجرےاں گے
ہ